ہاں وعلیکم السلام بھائی جان
ہاں وہ میں نے لگا دیا آپ کے نہیں اس کیا اس میں تھوڑا ہاں جناب اس میں کیا تو تھوڑا ٹیکنیکل گلیچ وغیرہ ہے تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے
اللہ تعالی کی مہربانی بنی رہے گی یار ہو جائے گا
اور جناب بتاؤ سب کہہ رہے تھے میں
تب میں کال کر رہا تھا تب آج پھر مطلب لائو جاتے ہوں گے ہاں تو جناب صحیح بات ہے پھر وہ ت لوگ چنجے ب مطلب بات ہو گئی بھئی
جناب وہ کیا ہے وہ ایک بڑے میاں تھے تو وہ میرے ساتھ ہی تھے تو ان سے کرنے لگ گیا تھا پھر میں ہاں ہاں ان کی کیا ہے وہ بھی پریشر ہی ہے مطلب نیا ہی ہے تو میرے ساتھ فري رہتا ہے وہ تو کروانے لگ گیا تھا
ہاں ہاں صحی ہے صحی ہے ہونا بھی چاہیے اچھا
اور جناب بتاؤ
اور تو جناب اچھے ہیں ہاں چای وغیرہ ہو گئی چائ پینے پینے کے بعد میں ادھر گھومنے کے لیے آ گیا جناب کیا کرے ابھی ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہو رکھا ہے جو گھومنا بھی چاہیے ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں اللہ تعالی کی مہربانی ہو گئی بارش ہو گئی
ہاں جناب ابھی آپ کہ کتنی بھی ہو رہی ہے
ہلو
ہاں جناب میں نے کہا آپ کے ابھی کتنے
میرری ابھی تو باقی ہے پوری کم سے کم پندرہ
تو جناب تو جناب میرے سے تو آپ کی شاید تو کتنی باقی ہے ابھی میرے سے ہے
آپ سے باقی آپ کے ساتھ بھی تو دو ہی ہوئی ہے نا
ہاں تو ابھی تو پانچ کرتے ہیں اچھے چھ ہے نا ہاں تو مطلب ابھی چار باقی کہ ن مید سے
ہ ہاں
کوور ہے میرے ساتھ میں اس کے نمبر دوں گا پھر آپ بای اس سے کر لینا
ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے د نا اور ان کی بھی نہیں ہو نا تو وہ مطلب ہے نا ر کال کےے دوسرے نمبر بھی ہے میرے کو
ہاں بالکل بالکل ہاں جو اس کی بھی ہو جائے گی جناب ساتھ کے ساتھ اس کو بھی اس کی بھی
ہاں ہاں اور تو جناب ٹھیک تو آگے سب
ہاں بالکل جناب سب کییرت میں ہے
ہ کیا بارش ہوا مطلب بارش ہو گئی تو اچھی مطلب ٹھنڈک ہو گئی
بالکل جناب بالکل آج تو موسم بھی تھوڑا صاف ہی ہے ہ آ تو بدل وغہ ہی نہیں ہو جنا ادھر ہماری طرف تو
ہاں
ہاں تو ابھی تک تو ایک دم سفید ہی ہے
ہاں ہماری طرف تو ہاںمس سے کیونکہ دھوپ تو کم ہو گئیمس سےمس اسٹارٹ ہو گئی
ہاں وہی تو عمر سے اسٹارٹ ہوگئی تو اب گرمی لگتی ہے جنا بول
ہاں ہاں ہاں تو کرکٹ بھی آپ کھیلتے ہوں گے شاید کرکٹ دیکھتے ہوں گے تو کرکٹ کے اوپر بات کرے تو یہ کرکٹ جیسے کھیل کود میں جیسے کچھ دیکھنے سے ہان بھی ہوتی ہے اور فائدے بھی ہوتی ہے تو ان کے بارے میں چرچا کرتے اپن جیسے جیسے لوگوں کو ہے نا جیسے فلم کا جیسے انٹرسٹ ہوتا ہے ویسے ہی کرکٹ دیکھنے کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے
بالکل بالکل بالکل جناب رہتا ہی ہے ابھی ج ج اور وہ اس وہ سے تو اپنے ملک میں سب سے زیادہ ہی
کرکٹ کو دیکھتے کی اپنا کیوں کھیل ہی ادھتر پاپولر کھیل ہو گیا ایک طریق سے کرکٹ کیونکہ کرکٹ پہ زیادہ فوکس ہے
بالکل جناب ابنا تو نیشنل کھیل بنتا جا رہا ہے جناب اب کرکٹ پہلے تو پھر بھی ہو وغیرہ آتا توو آب تو
اب تو خوش کرکٹ ہی بنتا جا رہا ہے تو ایسے
چیزوں کو کرکٹ کو کیکہ بالکل بالکل جناب گاؤں میں بھی دیکھ تو آپ کھیتوں میں لوگ کھیل رہتے
خب کھیلتے ہیں کوب کھیلتے ہیں آ تو کرکٹ اور ویسے ہے نا سواستھ کے لیے کرکٹ ہو ہوا مطلب جو ہے نا جیسے کھیل کود ہونا بھی چاہیے کیونکہ فزیکل فزیکل تیار ہوگا تب تو مطلب مینٹل تیار کاا ب فزیکل تیار ہونا چاہیے آدمی کو تو لیے اسی لیے بائی جان لیے اس لیے ملا بائی جان کیونکہ سر بھی سوست ابھی سواستھ کی بات کریں تو ساستھ تو کھیل کود سے وکست ہوگا جسا کیونکہ اپنے ایکسرسائز نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے مگر کھیل کود بھی ہونا چاہیے تھوڑا بہت پسینہ نکلنا چاہیے شریر کا
انشاء اللہ ضرور تبھی تو ایک دم صحت مند رہیں گے آپ
ہاں
کیا نام ہمیں شریر چلے گا جناب ورنہ کوئی سا بھی کام کر لو
ہاں کام نہیں کرے گا جناب صحی بات ہے اور تو بڑھیا کہھیریت میں
ہاں جناب سب کیریت میں ہے باقی ہوور دو ہ تو دن ڈھالنے والا ہے دھیرے دھیرے
ہاں کھانے وانے کی تیاری ہوگی کھانا پنکائیں گے اور اللہ تعالی کی وہ عبادت بھی کریں گے
بالکل جناب یہ بھی ضروری ہے اللہ ت گی سم سمے پر ایکبادت ضروری ہے جو ہے ان کی وجہ سے یہ ہے جناب
ہو رہا ہے
بالکل اور جو جو ہے اپنے پاس وہی دے رہا ہے وہ بھی
ہم تو یہی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلم بنا رہے گا برکت دے اڑیاں
بالکل جناب ان شاء اللہ ہمارے بھی یہی اللہ تعالی سے یہی گزارش ہے کہ وہ سب کو صحت مندرے کی
سب کو سب کی میں لب بے روزگاری اٹھائیں سب کو روزگار دے اللہ تعالی نعمدہ یہی مطلب روزگار ملے گا تو سب کچھ ملے گا کیونکہ آج کل زیادہ مارا ماری مطلب روزگار کی رہ گئی روزگار کے بنا روزگار کے بنا سب کچھ ادھورا ہو گیا
بالکل ابھی ان شاء اللہ یہ چیزیں ہی تو آگے بڑھائے گی پھر دھیرے دھیرے
یہ جی جی بھائی جان یہ ہونا چاہیے اور اللہ کی وقت ہمیشہ سب سے یہی درخواست کرتے ہیں
بالکل جناب اللہ کا ریم سب پر بنا رہے اور سب کو اچھا نصیبوں
ہاں سب کے مطلب ہے نا دنیا میں اچھی برکت ہونی چاہیے
بالکل جناب بالکل
اور بتاؤ جناب سب خیریت میں ہے
ہاں اور تو سب بڑے کھیرت میں ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے کیونکہ بے روزگار ہیں تو بے روزگاروں کے لیے تو سمسیا سمسیا میں ہی ہے
بالکل جناب میں نے بتا رہے تھے نا اپن بات کر رہے تھے صبح تو کہ مطلب اسکل نہیں ہے لوگوں کے پاس مین تو ہے
ہاں میں تو اسکل نہیں ہے کیونکہ سرار کو بھی منتن کرنا چاہیے کی پڑھائی کے سھ میں اسکل ڈیولپمنٹ کا جیسے سھ میں جیسے سبجیکٹ ہوتا ہے ن تو ایسا ایک سبجیکٹ تیار کرنا چاہیے کہ تہ لوگ نو گرین نہیں لگے تو اسکیل سے کما کے کھ لیں
بالکل جناب اب یہ چیزیں کیا ہے جناب سرکار دیتی ہے مطلب ہائر ایجوکیشن میں مطلب جب اونچی پڑھائی پہ آتے ہیں جب اونچی کلاسوں میں آتے ہیں لیکن جب جناب ان چیز کو ایک دم بچپن ایل کے جی کلاس سے ہی شرع کر دا چاہیے جناب
ہاں ہاں الک چ تو نہیں مطلب جیس لگن جیسے سمجھدار ہو جاتے ہیں جیسے دس بارو میں جس دسو بارہو میں نا ایک ایک کلاس جیسے اپنا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ویسے ہی ایک سبجیکٹ اسکل کا ہونا چاہیے ٹ ہے تاکہ وہ جیسے نوکری کی باری تک تو آشن ہو گیا ہے نا کی پاس تو کرنا ہی ضروری ہو گیا پاس کرنا وری ہوگ کیک اور اٹھارہ سال کے اوپر کیا آد سمجھدار ہو نہیں لگتا ہے تو اسک کے اپ بھی دھیان دینا اسٹارٹ ہو جا ہے پہے تو اسکل پہ دھیان دیتا بھی نہیں ہےک تو ایک کلاس ایس لونے سے ہی اپنی رچ اب روچی کلاس ہونا چاہیے ایک جیسے کسی کو میوزک میں انٹرسٹ رہ ج کہ کسی کو مان لو کھیل میں انٹرسٹیڈ ہے کسی کو چترکلا میں انٹرسٹیڈ ہے کسی کو میکینک میں ہے تو اس کے حساب سے آدمی کو مطلب ایک سبجیکٹ ایشو ہونا چاہیے آپشنل جے چوز کرنے کا
بالکل جناب مطلب ووکیشنل شکشا دینجیے جناب
ہاں کی اس سمے ایسا ہی آ گیا اب اب وہ وہ مطلب سمے نہیں ہے کہ جو جو پڑے گا نوکری ملے گی اب تو ہے نا جو نہیں پڑے گا نہیں اب تو نوکری ملے گی نہیں
جی جی ہم وہ سمے جناب وہ یہ چیزیں جبھی تو میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں بیچ میں سے ہی دی جاتی ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ اوپر اب وہ ایک دم اسٹیج پہ ہیں اور آپ اس ٹائم دو دو وسے تھوڑی ہے دھیرے دھیرے یہ چ جی ورک کرتے ہیں یہ جناب
ہاں ہاں یہ بات ہے بھائی جان تو اس پہ منتن کرنا چاہیے سرک کو بھی اور یہسے ای ایسی مطلب جو ما اٹتا کیا سسد سے اٹتا تو سسد میں ایسی چیزیں گجنی چاہیے تو تاکہ دھیرے دھیرےھیےدان سبا تک جائے
بالکل وہی تو اب دھیرے دھیرے یہ چیزیں اپنی بات اپنے پرتینیدھی پہنچائیں گے جناب مکمل ہوگی تبھی یہ آگے جا کےے بات ا اپنے پرتینیدھی نہیں پہنچائیں گے جناب تو کیسے ہوگی یہ چیزیں
ہاں
وزیر آلہ اپنے نیتا لوگ یہ چیزیں بات پہنچائیں گے پھر وہاں بولیں گے وہاں رکھیں گے اپنی باتوں کو تبھی تو مکمل لوگی جناب یہ چیزیں
صحی بات ہے جبھی ت ت تبھی مقابل بہت د باد
ہاں ورنہ جناب آپ کو پت ہی ہے دیش کا
پھر مطلب دیش کا برا حال ہو گیا اور مارا ماری اتنی ہے کہ آپ جیسے ابھی تو جیسے گاؤں میں تو کوئی بات نہیں مگر سٹی میں جاؤ گے نہیں تو وا بے روزگار وہاں پہ دکھے جیسے تھڑی لگتی ہے وہاں پہ وہ کیا بول چوکٹی لگتی ہے چوکٹی بولتے ہیں اس کو وہاں بھی جائیں گے آپ دیک تو وا میں بے روزگاری کا احساس ہوگا کی کہ وہاں پہ روزگار لینے کے لیے جاتے ہیں نا تو کم سے کم سو پرسینٹ میں سے تیس پرسینٹ کو روزگار مل پاتا ہے ستر پرسینٹ تو جات ایسے ہی ہاتھیتے اتنی روزگار بڑی ہوئی ہے
بلکل جناب بے روزگاری کا عالم ہی کچھ ایسا ہی ہے
ہاں تو یہ یہ چیز بھی سرک کو کرنا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے تو یہ بائی کیا جان آپ کی کال مکبل ہو گئی
جی جناب خدا حافظ
خدا حافظ
کو کمپلیٹ ہو گئی بھائی جان کل
ہاں جناب آپ ایک بار ادھر سے کٹ کیجے جناب ایک منٹ ہاں ادھر سے کیا ہے ٹیکنیکل کے لیے چاہ رہا ہے
ا توھر سے نہیں ہو رہا بھائی جان